وعلیکم آپ ٹھیک ہو ہاں میں بھی ٹھیک ہوں وہاں کون ہے
یہ ماما فون چلا رہی تھی
اچھا ا س سے کب کھاتے ہو
ہاں اب ہم نے کھانا کھایا اب اس نے تھوڑا ریسٹ کیا
اچھاٹھیک اور اج کی سبزی بنائیے
آج ہمیں سگ پکانا ہے
اچھا کیا اور
بس ٹھیک کوئی ن جانا پک آ کے
اچھا ٹھیک اور گھر میں سب ٹھیک ہے ہے
ہاں الحمد للہ ا ا فک ہاں لیتا ہے
اچھا ٹھیک اور
بس ٹھیک ہے آپ سناؤ
بس ٹھیک اچھے سےے
ا اچھا
ہمیں کیا پکایا ہے مٹر اور پیاز ساگ بان آ ساگ اور میں نے کیا تھا انڈے اور پنیر کا وہ برشی
آڈے پنیر اور آنڈے کا
پیاز اور انڈے کا
اچھا برجی
ہوں ہ
اچھا کیا
ہ اظہار کو پھر سے کھانسی آ رہی ہے
آب
اب کیا کروں دوائی اتنی دی
اب دھیرے دھیرے ٹھیک کھنسی ہے نا صرف
ہاں
تو پھر ابد ہوگی ٹھیک کوئی بات نہی
ہاں میں نے اس کو اصل میں کہم ہی نیوبلائزر دی ہے اب میں اور دوں گی اس کو مجھے لگتا ہے میں اسکول لی بول لاؤں گی
ٹھیک لگے وہی لاؤ جس سے فرق ہوگا آئس کریم تو یہ کھاتا ہی نہیں ہوگا بچارا بس ایک دو دن میں آئے گی ہاں ہم نے لائی وہ ایک دو دن میں آئے گی
پھر میں یہ ساتھ لاؤں گی
ارے یہاں کیا کرو گی دو دو کا
ہاں
پھر یہاں سے واپس لینی ہے ہم نے کی نا آڈر بس وہ ایک دو دن میں پہنچے گی
ہوں اب میں اس کو وہی دوں گی پھر سے نیوبلائزر جو اس نے دیے تھے
دس دن ہوئے ان کو بولے بولتے ہوئے جے اینڈ کے ودرل
ہوں
لیکن ہوتا نہیں ہے اللہ کا رحم ہے
ہاں یہ اللہ کا رحم ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے بارش کنٹینیو پھر
نہ
وہ لڑکا اطرا ہوتا ہے
ہاں بالکل
آج موسم تھوڑا ٹھیک ہے وہ اندر سوئے ہیںیں
مجھے چھوٹی نے بھی میسج کی کہ مجھے تب کھانا کھانا تھا اب میں نے اس کو فون کیا تھا تو لیکن اس نے اٹھایا نہیں
وہ سوئی ہوگی آپ کے پاس ہے نا دوسرے نمبر کے ٹاسک بھیئی
ہاں
پھر اسی سے کرو مجھے فون
کیوں
یہ ٹاسک جب ختم ہو جائیں گے کل تک اپ اسی سے کرو
اچھا اچھا ٹھیک آپ بھی نہ آپ ٹھیک نہ آپ کو مجھے رخسا نے بولا تھا آپ کو کسی میں ٹاسک ہے میں نے بولا نہیں
کیو
وہ پھر غلط کرتی ہے ٹاسک میں یہ کروں گی دس چھوٹی کے ساتھ اور بیس کروں گی تمہارے ساتھ دو نمبر
چلو ٹھیک ہے
اس کو کتنی کھانسی آ رہی ہے
کس کو اب کیا کرو گی
مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا ہے
ایکس رے کرانا تھا
اس کو کھان چھاتی میں کچھ نہیں ہے اس نے دیکھا نا کل اس نے اس نے بولا اس کی چھاتی کلیئر ہے
اچھا ٹھیک یہ پھر الرجی ہے کسی نے بت پرفیوم ورفیوم لگائی تھی
نہیں یہ کندھے پانی کے ساتھ کرتا ہے برف کے ساتھ کرتا ہے اس نے مجھے پاگل کیا
وہاں پہ یہ بارک کے ساتھ زیادہ ت
کالر اس کے ساتھ کرتا ہے
ہاں
وہاں پے یے برف کے ساتھ یے پھر چوری چوری برف پانی پیا پی رہا ہوگا
کیا پتا ہے
ہاں مجھے لگ
اور اس نے بسکٹ کھایا
اس سے کیا ہوگا کھانا ہے نا بچارے کو ایسے تو نہیں ر یہاں تو بڑ ہی تانگ ہوتے ہیں کیچا کے بغیر
اب کیا کروں اس کو تو خاص ہی ختم نہیں ہوتی ہے
کوئی بات نہیں ہو گئی یہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ آئزل کو انٹسٹائن انفیکشن ہے
اس کو وہ بار بار ہوتا ہے
ہاں ہیا کو بار بار الٹی کی پرابلم ہوتی ہے یے اپنا اپنا ہوتا ہے بچوں میں کوئی بات نہیں اللہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو فیور مت آتا ہے
نہ نہ
پھر مسلا نہیں ہے کوئی بات نہیں اور اگر ڈاکٹر کو لگتا فردر علاج کی ضرورت ہے وہ نہیں بولتا
اس نے کل بولا ہی نہیں اس نے کہا صرف اس کی اینٹی الرجی دوائی اسٹارٹ ہو کروں بس
وہ کی اپنے اسٹارٹ
وہ دیتی ہو نا میرا اس کو
اچھا پھر بھی پتہ ہے اگر ایک بار وائٹامن سی اس کو دینا تھا سییم ریپیٹ
پھر میں دوں گی
اس سے امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے کیا ہوا آپ کو دینا چاہیے تھا اس کو
ہاں میں دوں گی
اگر لاکے ہے تو دے دو
اب میں اس کو اور نیوٹلائزر دوں گی اس سے بھی اس کو فرق ہوتی ہے بہت
صحیح بات ہے
اور بس ٹھیک شکر اللہ کا
میں بھی ٹھیک ہوں
کیا کر رہے ہو
میں پہلے نہا رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں اب ابھی اب کھا پہلے نماز پڑھی پھر کھانا کھایا
امم
اب ریسٹ پے ہے
امم
اب ماما کو ساگ بر رہا ہے وہ اقرا گئی پھر سے
کس کے ساتھ گںی ہے
مامو اور جنیدآیا تھا نا اسی کےساتھ گںی ہے
پھر واپس کون لائے گا
جنید
اسکوٹی پہ
امم
اللائی
کیوں
کل گیارہ بجے کس نے واپس لایا تھا ساڑھے گیارہ
ساحل نے گاڑی میں ان کو نہیں ہوگا یے ٹینشن گاڑی ہے نہ ان کو
ہاں اسکوٹی گاڑی اور سب کو آتی ہیں چلانے
ہاں جی
اور کون آیا تھا وہاں پے مدد دینے
کوئی نہیں اور کون آتا وہاں اور کون ہے
اچھا ٹھیک اور بس ٹھیک اچھا نہنیہ خوش تھی وہاں پہ
ہاں کل ٹھیک تھی خوش تھی اب دن بہ دن وہ ٹھیک ہوگی
ہاں اور
ہوں دن بہ دن وہ ٹھیک ہوتی ہی جارہی اب کیا رہنا تو وہی ہے نا اور یہ ماما کہہ رہی تھی گلشن صفائی کرا رہی ہے وہاں پہ
کیوں
پتہ نہیں کسی کو مت آنا آنا ہوگا
اچا ٹھیک کس کی حات کرواتے ہےصفائیی
شاید اس کی ماں بھی تھی وہاں
امم
ماما نے بولا شاید اس کی بات ہی آئی
اچھا
ہاں
وہاں تو صاف ہی ہوگا
صفائی تو کرنی ہے نا صاف کہا سے
پھرمت رہنے آئے گا اس مکان میں کوئی
وہی ماما بول رہی تھی شاید مت آنا ہے وہاں پہ کسی کو
گلشن نے نہیں بولا کس کو آنا ہے
نہ ہمیں تو بولا گیا وہاں پہ کسی اس کو بیٹھنا ہے مزدور کو
ہوں
ابھی کیا پا اس کے لیے پورا وقع تھوڑی صاف کریں گے
پ پورا وہا کا کر رہی تھی سر
ہاں وہ صفائی کرنے لگے وہاں پر
ا
اور سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ تعالی
اچھا سوفی جان کو فون کیا آپ نے
اس نے مجھے وہیں سے کیا
کیا بولا
بس ٹھیک وہ اچھایف
اچھا
ہ فارا ہےج
اچھا اچھا
جی آپ نے نہیں کیا
ہاں میں نے تو صبح ہی کیا فون
ہاں
میں نے کیا مجھے بھی بولا اس نے آج پا رکھ ہے ہے
اچھا
ہ بس ٹھیک آپ سناؤ
بس ٹھیک شکر اللہ
ہ مجھے آپ کی چال کی پہ ہنسی آئی
چالان پ
جو بولا ابھی فون کٹ کرنے کے بعد دوسرے نمبر سے کر ل
ہوں
آحب کتنی چال ح کو
ہوں
ہاں
بس ٹھیک اچھا اچھا
کچھ لایا نہ آیا
نہیں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں
اچھا کھانا کس ک س دیاپ زو کو اچھا یہ آپ
ا وہ سہلد نے انڈے کو وہ رس بنایا تھا انڈے کا اسی کے ساتھ کل اس کو میں نے شاید اس کی وجہ سے ہوا
ہاں سبزی نہیں دینی تھی اس کو لیکن اس سے وہ ہوتی ہے نا کام
ہاں
ہ جرا ہو وہ ارے رکو کیا ہوا پھر یہ پورا کرو پی سے اچھے پوائنٹس ملتے ہیں
اس
ہاں اور
اور بس ٹھیک دعا
چھوٹی بی بول رہی تھی جی جان دن میں آئ تو میں پھر بیٹھوں گی رات کو پھر ہمیں لال چوک جانا پھر ہمیں لال چوک جانا
جا نا ہے
آپ لوگوں نے لمبا لسٹ بنایا ہے
قسم سے
ہوں آپ لوگوں نے پلاننگ بھی اچھی کی ہے
ہم صبح دس بجے نکلیں گے شام کو چھ بجے واپس آئیں گے
اس کو ایک دو دن کے لیے لانا یہاں
جب ماں نہیں کی تو میں کیا بولوں گی
جس دن گھومنے جاؤ گے اس دن مت نہ جائے گی گھر کو
نہ میں وہیں سے اس کو بند رکھوں گی
اوں ہوں ہوں ہوں
اذان کو چھوڑوں گی آپ کے پاس خود جاؤں گی
ہاں مجھے پتا ہے یہ دیکھو کل میں نے ایک میڈم کا کل میں نے ایک میڈم کا فارم بھرا اس کو آ گیا
کیا
کام
کس میڈم کو
ارے یہ ہریانہ سے ہی ایک عورت ہے
ہوں
آپ مجھے چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ